ہیلو السلام علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں
آج رسوئی سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ میرا دل بار بار کچن کی طرف جانے کو کر رہا تھا امی کوئی خاص پکوان بنا رہی تھی کیا
ہاں سچ بتاؤ مجھے بھی ریزلٹ میں بننے والے الگ الگ لیزیز کھانے کی خوشبو پسند ہے جب گھر میں کوئی خاص ڈش بن رہی ہو تو پورے گھر میں ایک الگ ہی رونق محسوس ہوتی ہے
بالکل آج امی نے کچن آج امی نے چکن بریانی بنائی تھی جب انہوں نے دی دیگچی کا ڈھکن کھولا تو بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی میرا تو صبر ہی ختم ہو گیا
واہ بریانی کا نام سن کر ہی میرا دل خوش ہو گیا مجھے بھی بریانی بہت پسند ہے خاص کر جب اس میں صحیح ماترا میں مسالے اور خوشبودار چاول ہو
ہاں میری امی کہتی ہے کہ اچھا کھانا بنانے کے لیے صرف سامان ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس میں محبت اور محنت بھی شامل ہونی چاہیے
ہاں یہ بات بالکل درست ہے جب کوئی شخص دل دل سے کھانا بناتا ہے تو اس کے سواد میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے
ہاں کیا تمہیں کھانا بنانا پسند ہے
جی ہاں مجھے نئے نئے پکوان سیکھنے کا بہت شوق ہے اور اکثر امی کے ساتھ رسوئی میں رہتی ہوں اور ان کے الگ الگ ریسیپی سیکھتی ہوں
تو یہ تو بہت اچھی بات ہے میں بھی کبھی کبھی امی کی مدد کرتی ہوں سبزیاں کاٹنا سلاد تیار کرنا اور میز سجانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے کھانا پکانا صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک فن بھی ہے ہر ڈش کو صحیح طریقے سے بننا ایک ہنر کی بات ہوتی ہے
بالکل صحیح کہا تم نے کبھی نمک کم ہو جاتا ہے تو کبھی مرچ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے کھانا بناتے وقت بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے
ہاں بالکل مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار کھیر بنائی تھی کھیر بنانے کی کوشش کی تھی میں نے چینی اتنی زیادہ ڈال دی تھی کہ وہ کھیر کم اور مٹھائی زیادہ لگ رہی تھی
اچھا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا میں نے ایک بار چائے بناتے سمے چینی ڈالنا بھول گئی تھی
ارے واہ پھر گھر والے یعنی کیا کیا بولی گھر والے
سب لوگ ہنسنے لگے لیکن امی نے مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ پیار سے سمجھایا کہ کھانا بناتے سمے توجہ بہت ضروری ہوتا ہے
ہاں بالکل صحیح بات ہے میری امی بھی یہی کہتی ہے اگر انسان صبر اور دھیان سے کام کرے تو دھیرے دھیرے اچھا کھانا بنانا سیکھ جاتا ہے
ویسے تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا پسندیدہ کھانا کون سا ہے
مجھے چکن بریانی شامی کباب اور کھیر بہت پسند ہے عید کے موقع پر جب یہ سب بنتے ہیں تو کھانے کا مزہ دگنا دو گنا ہو جاتا ہے
اچھا مجھے بھی عید کے دن کا کھانا بہت پسند ہے صبح سے گھر میں ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے ہ اور ہر کوئی خوش نظر آتا ہے
ہاں اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پورے خاندان کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس سے محبت اور اپناپن بڑھتا ہے
ہاں بالکل صحیح بات کی تم نے مجھے لگتا ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو قریب لانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کھانے سے بہت دوریاں مٹ جاتی ہیں
ہاں یہ بات تم نے بہت اچھی بولی اور بالکل صحیح بولی ہے جب پورا پریوار ایک درخستان پر بیٹھتا ہے تو بات چیت بھی ہوتی ہے اور رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں
ہاں یہ بات تم نے بہت صحیح کہی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی کوئی مشکل ڈش بنانے کی کوشش کی ہے
ہاں میں نے کی ہے ایک بار میں نے ملائی کوفتہ بنانے کی کوشش کی تھی شروع میں لگا کہ بہت مشکل ہے لیکن امی کی مدد سے سب اچھا بن گیا
واہ مجھے بھی نئی چیزیں سیکھنا اچھا لگتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں الگ الگ ملکوں کے پکوان بھی بنانا سیکھ لوں
ہاں یہ تو بہت اچھی اچھا خیال ہے آپ کا ہر جگہ کے کھانے کا اپنا الگ ذائقہ اور پہچان ہوتی ہے
ہاں اور کھانے کی سجاوٹ بھی بہت اہم ہوتی ہے اگر کھانا خوبصورتی سے پیش کیا جائے تو اس کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے کہ تمہیں بھی ای
بالکل ہاں بالکل میری امی ہمیشہ کہتی ہے کہ کھانے کا ذائقہ آنکھوں سے بھی محسوس ہوتا ہے
ہاں اگر سچ کہوں تو مجھے رسوئی میں کام کرنا اب پہلے سے زیادہ پسند آنے لگا ہے
اچھا بالکل کیا کرو مجھے بھی جب ہم کوئی ڈش بناتے ہیں اور گھر والے ان کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے بہت مریست ہوتی ہے
اور جب کوئی مہمان ہمارے ہاتھ کا کھانا پسند کرے تو خوشی اور بھی بڑھ جاتی ہے ہے نا
ہاں بالکل صحیح کہا تم نے مہمان نوازی بھی ہماری تہذیب کا ایک خوبصورت حصہ ہے
اگر تمہیں موقع ملے تو تم کون سی ڈش سب سے پہلے سیکھنا چاہو گی
ہاو میں حیدرآبادی بریانی اور شیرخرما بنانا سیکھنا چاہوں گی ان کا ذائقہ مجھے بہت پسند ہے
اور میں الگ الگ طرح کی مٹھائیاں سیکھنا چاہوں گی خاص کر گلاب جامن اور رس ملائی
ارے واہ پھر تو ہم دونوں مل کر ایک پورا دستخروان تیار کر سکتے ہیں
ہاں انشاء اللہ اور اپنے گھر والوں کو پیار سے کھلائیں گے بھی ہم بنا کر
بالکل کیونکہ کھانا بنانا صرف ایک ہنر نہیں بلکہ محبت خدمت کا بھی نام ہے
بالکل صحیح کہا آج کھانے اور پکانے پر تم سے بات کر کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا پتا چلا تم کیا کھانا پسند کرتے ہو کیا بنانا پسند کرتے ہو
ہاں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اگلی بار تم میرے لیے عید پر مٹھائیاں پکانا مت بھولنا
ہاں بالکل اور تم میرے لیے حیدرآبادی بریانی
ہاں بالکل عید کے سمے پر کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے ان سب چیزوں کا بنانے میں اور کھانے میں بھی
ہاں ں کئی لوگوں کے گھر جا کے ہم شیر خرما کھاتے تے ہیں نیا نیا سواد آتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے وہ دن بہت اچھے گزر جاتے ہیں اپنے
ہاں بالکل صحیح بولا تم نے میری امی کہتی ہے کہ اچھا کھانا بنانے کے لیے صرف سامان ہونا کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں محبت اور محنت کی بھی شامل ہونا بہت ضروری ہے
ہاں میری امی بھی ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ کھانے کا ذائقہ آنکھوں سے ہی محسوس ہوتا ہے
ہاں بالکل سچ بتاؤں تو مجھے رسوئی میں بننے والی الگ الگ لذیذ کھانے کی خوشبو بہت پسند ہے جب گھر میں کوئی خاص ڈش بن رہی ہوتی ہے تو پورا گھر رونق محسوس کرتا ہے
ہاں سچ کہا تم نے رسوئی میں کام کرنے کام کرنا پہلے سے زیادہ پسند آنے لگا ہے ہے نا
تمہارا پسندیدہ کھانا کونسا ہے ویسے اور
مجھے تو بریانی بہت پسند ہے ویسے تو بریانی کو دیکھ کے ہی میرا من پگل جاتا ہے
ہاں مجھے بھی جب ہم کوئی ڈش بناتے ہیں اور گھر والے اس کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مسرت ہوتی ہے
ہاں مجھے بھی
اور کھانے کی سجاوٹ بھی بہت اہم ہوتی ہے نا
الگ الگ طرح کی مٹھائیاں کھانا تمہیں پسند ہے
ہاں مجھے بہت پسند ہے اگلی بار تم بالکل میرے لیے بنا کے لانا
ضرور ضرور بنا کے لاؤں گی
ہاں اللہ حافظ
اللہ حافظ